آداب
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام پھر یہ دودھ کی تیاری کیسے چل رہی ہے
تو بت کی
عید کی
ہاں عید کی تیاریاں بڑھیا چل رہی ہے جائیں گے ہر ش ہم کو کپڑے لتے لینے جائیں گے
نہیں کپڑے تو ہم نے ڈال دیے تھے اب تو بگرا لینے جانا ہے
بکرے کا انتظام تو کر ہی رہا ہے کاٹنے کے لیے
ہاں جائیں گے اس کو لے کے آئیں گے تھوڑا بڑھیا جوان سا دیکھیں گے تاکہ تو
جوان صاحب بگرراالا نا بڑیا سفید کلر کا
ٹیسٹ بنے تو مزہ بھی ہے
منڈی بڑھیا لگتی ہے یار کھانے میں لیگ پیس کھائے گا کیا
ہاں ار منڈی منڈی تیری لیگ پیس لیگ پیس میرا
منڈی کھا لیں گے ہم تو وہ اس میں کیا ہے ب ب گ بڑے وہ گوش آنا چاہیے بیج میں وہ تری دار بن نا سب سبزی بڑے تری دار
بھائی جانور ہے یہ یار تیری بھی جانی بنائی پر بول دیں گے ب سے
اور اس کے ساتھ کیا بنائے گا مطلب کھانے کے لئے میٹھا چیٹا
سوئیا بنا لیں گے میٹھے میں تو کیا ہے
ہاں میٹھے میں سوئیاں بنا لینا
ایک بریانی بنا لیں گے
منالے نا میرے تو منہ میں پانی آ رہا ہے یار
تو کل کل کا دن بھائی جانا وہ نکل جائے اگر اللہ کی مر کل رات میں د اگر چندرما کے درشن ہو گئے تو پرسوں ہی دی اپنی
باابھی جان بنا تو لے گی نا اس سے پوچھ لینا پہلے
ارے بنانے کی ار
ہاں ایک تو میں آؤں مجھے ملیے ہی نہیں
نہیں نہیں بناان لیا کسی کام میں تالا
پ کاترداری بڑھیا کرنا تو
نہیں نہیں محترم کام ہے تو آالس نہیں کرتے ایسے کام
اللہگی کت مت میںیں
ارے اللہ تیار کھڑے ہیں یار اللہ تعالی کی اگر اس میں بنارس کریں گے تو پھر وہ بھی اوپن پہ برکت کیسے کرے گا
تجربہ تو ہو گیا ار با بھی جان کو
اب چار پانچ سال سے تو بناتے ہی ہیں آپ تو سیکھ گئے اب تو دھیرے دھیرے
تیج بابی جان کا تو فیوریٹ ہے
کیا بات ہے مٹن اوررے ار تو کیا بولتے ہیں لیڈیسوں کو تو زیادہ کے لے جائے پسند ہوتا ہے آدمیوں کو گیا یا پھر کچھ د جوس میں خون پسند رہتا ہے ان کو
یہ تو کلی ج پہ ٹوٹ کے پڑتی ہے اہاں
کیا بات ہے تو ان کے لیے بول د کہ میں کی لے جاؤ تھوڑا الگ سے رکھنا سائڈ میں تاکہ ادھر سے نکال لیں ان کے لیے
ہاں انت ل کلی ج ل اچر
ہاں پرسوں بکرا یہ د بھی آگ تے
اور کیا تم بھی تو گیا ہوگا کپڑے والاتے ہے کردنے
میں تو ڈاالت اشل بتیس وارتمان
ہ
چاروں تو بچوں کے تھے چاروں تو بچوں کے ڈال دے میں ڈال دیا بھھی جام تو نکلنےے گی تن کے سہیلیوں کے سھ پڑوسیوں کے سھ لے آئی
ہاںاں
ہاں اب پھر تو ریڈی مڈ ہی ملیں گے ے تو
ہاں میں تو ریڈی مڈ ہی لاؤں گا یار ایک د تو پ ن
ارے نہیں لیکن گرمی کے حساب سے نہیں ہے نا کہ گرمی بعد میں بھی ٹھنڈا ہی دے تو میں نے کھااد گا کپڑا اپنا جو اپ خود اپنے قم بناتی ہے تو میں نے اس کو یوز کرتے ہے اپ
اپنے پاس تو رکھا ہے یار پہلے سے ہی ایک اس کو پہن کے آ جاؤں گا تو پھر کاائے کو نہیں لانا
ارے عید پہ تو نہیں پہننا ہے یار
بجلی والی اس پہ بھی میں نے وہی پہنا تھا
جو جب بھی تو بول رہا ہوں نا نیا لینا اس میں کیا ہے
ہوں
ایک کررتا پجاما تو نیا بنتا ہی یہ اللہ کی عبادت کرنے جائیں گے ار پ اس میں پرانا پہن کے جائیں گے تو ایسا تھوڑی چلے گا پی
ہاں اللہ ناراض د
وہ تو نہیںار پہن کے جائیں گے اس
دیکھتے ہیں اگر
ایک نیا کررتا پجاما تو بنتا ہی ہے کون سا بار بار آتی ہے سال میں دو تین ساری آتی ہے کیا
اگر اگر ریڈی میڈ مل جاتا ہوتا ہے تو پھر
لیڈی مڈ تو مل جائے گا کیوں نہیں ملے گا
ہاں
ہاں کرتا پجاما اچھا ملیے ملے وہ الگ بات ہے
ٹوپی بھی رکھی ہے ٹوپی بھی دووں گا وہ سفید کلر والیٹپی ہے نا اپنے وہ بھی دووں گا
ہاں تو کل لو کل تیار پرسوں کام آ جائے گی
اور کیا
ہاں بڑی مسجد میں جاؤ گے چھوٹی والی میں جاؤ گے
بڑی پہ ج آئےیں یار اپن تو
بڑی ادھر ہے وہ نہیں بڑی ادھر ہے کیا بولتے ہو برمانی ماتا جی جب روڈ جا رہا ہے نا
ہ
وہ ہےر بڑی من جی ت ان کی
ہاں تو پھر وہیں چلیں گے
پہے میں بھی یہ سوچتا تھا یہ بس اسٹینڈ والی نا بھائی یہ دو تین منزل بنی ہوئی نا چائے پہ ہے نا تو میںسھ یہ ہوگی لیکن بڑی مسجد ہوا ہے پھر ابا جان سےجھے پتا چل بڑی والی ہو ہے
کو
خوبصورت سے گھدتا تھا پھر میں نے خوبصورت تو وہ اکسر ادھراتا تھا اس نے کہ بڑی مسجد تو وہ یہ ایس جو عید والے تہوار ہے نا ان پہ تو ادھر ہی جاتے ہیں باقی تو نارمل شکوار وغیرہ ادھر ایے ادھر پڑ لیتے ہم چھوٹی میں نے
اچھا
اپ تو ایک در بھیی بچ گئی ان کی بارہ روڈ کی طرف بھی ان کی نہیں بستی بسی نہیں گیا وہ تو ا در بھی بس گئی ایک
چل چلیں گے دیکھیں کہاں ہوتا ہے جانا س
کل گئے تو دن باقی ہے پررسوں آج جیا ہے
بچوں بچوں کے لیے بھی لاؤں گا یار کپڑا لیتا ہے عید ہے
یہ جی پہ تو سب سب کو دلانے
اس کے در اس تو اس کے لیے تو لایا ہوں میں نیا س پید والا کرتا پتا
س کب جان گل گ بالک کے لی
آ گیت کہ لیی ہے ہاں بچے کے لیے
ہاں تو کہ
اس کو بھی سکھائیں گے یار کلیجہ ولیجہ کھانا تو یہ تو بریانی کھا لے نا
میں نہیں سکھاؤ روٹیوں سے تو کیا اگ لگے گا ایسے تو کم جووری رہے گا تگڑا تو مٹن میٹ بریانی کھانے سے ہوگا
پڑے گا ہاں
ایک تو اس کو انڈے کھلائے جائے ساحب ادھر سے آملیٹ املیٹ کھلیا جائے مٹن میٹ کھلیا جائے آے ترو تازگا رہے گا بیماریوں سے دور رہے گا م جووت رہے گا تو وہ نیا دن بیمار پڑے گا اب آج کے بس کل کے بچے کیا ہے میگی وگی باہر کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں
ہ
ہمے امی جان ہو تو پلے ڈائے نہیں اپن تو نہیں لیکن آج کل کی نئی یوک گ ن بچ ے آئے نا یہ زیاد تر باہر کی چیزیں کھاتے ہ
پاستا ہے میگی ہے موموز ہے
ہاں ایسے اپنے ٹائم پہ تو چلتے بعد میں تھے ہم تو جانے کتنی چیزیں چل گئی باہر کی
آپن تو یار روٹی کو پونگا بنا کے چائے میں ڈبوگر کھانے والے بچے ہیں
اب یہ بچے کھاتے ہیں کہ آج کل یہ تو کھاتے ہی نہیں
کھان نے والے پچے ہیں
اور ٹی وی اپن کون سا دیکھتے تھے کھیلنے سے فرصت ملتی تو ٹی وی دیکھتے تھے اپن
اپ جو گلی ڈڈا اٹیا
کرکٹ تلاش پتے بہت سارے گیم تھے اپنے تو اب آج کل تو بچے باہر کی اپنے زمانے میں کتنے کرکٹ کھیلنے جاتے تھے لوگ آج کل
پہلے موبائل نہیں تھا ٹی وی کو اتنا میں تو دیتی نہیں دوردشن آتا تھا وہی اپنے لیے بہت بڑا تھا وہ سکتیمان آ گئے تھ ایسا لگتا تھا بگوان آ گیا ہو جس
ہاں
ہ جونی ایر جی سکلا کا پومپوم ہاں کیا جمانے تھے وہ اینٹینے والے یار ارنٹین والے
آج گ بس میں سترہ طرح کی
آج کل پانچ تو چینل چلتے ہیں مزہ نہیں آتا اور ایک چینل میں اتنا آند آتا تھا
انتظار کرتے تھے سنڈے کو شام کو کبھی چل آئے گی چار بجے تو سفتے میں ایک بار آتی تھی
بھت کرناٹک تھا تھاہ آ ہٹ
رات میں سیڈی سی ای ڈیتا تھا
دیادادا بہت اچھے پروگرام آتے تھے
یہ سی آئی ڈی نہیں اس میں سی آئی ڈی والا وہ الگ آتا تھا یہ آج کل کا سی آئی ڈی تو الگ ہے پہلے لگ آتا تھا رات میں وہ جو وہ بڑھیاتا تھا اس میں تو بہت سارے چار پانچ جنے سارے بہت سارے ہو گئے چار پانچ کیا تو بہت سارے ہو گئے تھے آٹھ دس جنے ہو گئے تھے ٹیم میں اب تو خیر کلی والی تو بات ہی کان
سمے بدل گیا بھیا زندگی بدل گئے کام بدل گئے ویوہار بدل گیا
لوگ بدل گئے اس سمے کے ساتھ پہلے لوگ ویوہار ویوار کو موت دیتے تھے آج کل لوگ پیسوں کو موتو دیتے تھ جس کے پس زیادہ پیسہ ہے اس کو زیادہ سمان دیں گے اور نہ پے جو مطلب زیادہ پریم ویوار سے رہتا تھا اس کو کیا لگ آتے جاتے تھے آج کل پیسوں والے کیوں لوگ آتے جے ویوار والوں سے مسلب ہی نہیں ہے
او اپ نے تو بنس کی ٹانگ کو تیزے سے عجت کر رکھی ہے چار سال کمالو ایک سال بیٹھ جاؤ نا تو کد
نہیں پہلے میں کیا ہے سب اس سے دوڑ گ آتا جاتا تھا تو سب میرے یہاں پہ آتے جاتے تھے م سے سب بولتے چالتے بڑے مان سمان تھا اب کیا اب لوگوں کے ہے ادھر جب سے میں نے دیکھا نا یہ کسی کے نہیں جاتا پھر بھی ان کا مطلب کیا ہے مان سمان ان کو زیادہ تے اپن کو کمزور سمجھتے ہیں ہر چیز میں تو میں نے ان لوگوں کا جنا بند کر دیا اب دو سال سے میں کسی رشتے دار کے جتا ہی نہیں بہت کم
نہیں اپپن تو جوتے ہی نوک میں رکھتے ہیں ساڑے کوئی بول گ تو دکھائے
نہیں نہیں میں نے دیکھا ہے لیکن وہ میں نے ان کا ویوہار دیکھا ہے بائی جو نوکری ہے نا ان لووں کو زیادہ موقع دیتے ہیں اپن کو بول کتنا ان کے آئے جائے ہر پروگرام ہے یہ سال میں بار بھی ان کے پروگرام میں نہیں جاتے لیکن پھر بھی ان کا امپورٹنٹ ہے
ا جو دیکھے جو کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ارا بھائی تیرے کیا کام ہے کیا کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں
صحی بات ہے تمہارے تمہارے گھر پہ تھوڑی کہانی آ رہے ہیں
تو
اس سے بولتے رہتے ہیں میں پڑوسی سو کا ہے وہ تو اللہ سب دیکھ رہے ہیں ان کو جو پیٹھ پیچھے برا ہی کر دینا اللہ ان کو سب کو دیکھنا ہے
خدا حافیظ بھائی جان
تو بائی جانی والی م ب سب آپ کان رہے گا ہے نا
جان واٹسپ کرتا ہوں میں واٹس اپ کا میسج کرتا ہوں
د ب ان کوتا